ہلو
تمترما
وعلیکم السلام محترما کیسی ہیں آپ
جی بس خدا کی رحمت ہے خدا کی نیکی ہے نیک بندے ہیں جی ٹھیک ٹھاک ہے خیریت سے ہیں آپ بتائیں آپ کیسی ہیں
جی ہم پہ بھی بس اللہ کی مہربانی ہے ہم ایک دم درست ہے سوستھ ہے بس خدا کی مہر میں جی رہے ہیں بس اور آپ بتائیں آپ کے یہاں سب کیسے ہیں
جی ہم اور ہمارے خاندان کے سبھی لوگ چست درست تندرست ہیں آپ بتائیں آپ کے خاندان میں کون کون ہیں
جی بس اللہ کی مہر ہے خدا کی رحمت میں ہے بس ہم اور ہمارا خاندان بے حد اچھے ہیں سوستھ ایک درست ہے ایک دم مزے میں ہے اور آپ بتائیے آپ کے یہاں موسم کیسا ہے محترمہ
جی کیا بتائیں لاہول بلاکبت خدایا موسم بڑا ہی گرمی والا ہے ابھی کولر پنکھے تو کسی کام کے ہے ہی نہیں اگر کسی کے پاس اے سی ہے تو وہ رہ سکتا ہے کولر پنکھے تو سچ میں پیچھے چھوڑ رہے ہیں اتنی گرمی ہو رہی ہے بدایا کیسے بتیں چپ چھپ پسینہ آ جاتا ہے
کیوں آپ کے یہاں پہ بارش نہیں ہوئی ہے کیا اس ٹائم تو بارش کا ہونا بےحد ضروری ہے کسانوں کے لیے کھیتوں میں اب بارش کا آنا ضروری ہے بےچارے پریشان ہوتے ہیں فصل کا ٹائم ہے اب اس ٹائم تو بارش ہونی چاہیے آپ کے یہاں پہ بارش نہیں ہوئی کیا ہمارے یہاں بارے سوئی
جی جی بارش تو ہوئی پر اتنی بارش سے کیا ہوتا ہے اور ایسا لگ رہا تھا جمین سے گرمی نکل رہی ہے کیا پشووں کو بھی اتنا اتنی گرمی لگتی ہے ہمارے گھر میں گائے ہے بھینس ہے اتنی گرمی لگتی ہے ان کو وہ بیچاری جب ہم رات کو نہلاتے ہیں ان کو تو بچاری پانی میں لوٹتی ہے ایسا لگتا ہے خدا کتنی گرمی پڑ رہی ہے
جی یہ تو آپ نے صحیح لیکن ابھی اسٹارٹنگ کے بع اس سینا تو یہی ہوگا جیس سے ہی مطلب کچھ ٹائم ہو جائے گا بارے سو ہوتے تو سب کچھ تھم جائے گا باقی کا یہ بارش کے موسم میں یہ ہوتا ہے وہ مس بڑ ہی جاتی ہے باقی کا یہ بات تو ہے اب بارش کا ہونا ضروری ہے ہماری طرف تو ہوئی تھی بارش کئی لوگوں نے اب جو نئی فصل کی بووائی ہو رہی ہے وہ اسٹارٹ کر دی ہے
ارے محترما وہ تو ہمیں بھی پتہ ہے فی الحال اب بھی اس وہ ہو رہی ہے باجرے کی فصل ہوگی ہم جانتے ہیں موسم ہے ایسا کچھ اور کیا یہ بتائیں ہم آپ کو موسم بھی ایسا ہی ہو رہا ہے اور فصل بھی نہیں ہو پاتی ہے ہر بار بارش کے موسم میں یا تو ایسا ہو جاتا ہے کہ بارش کی بارش کی فصل میں یا تو اتنی زیادہ بارش ہو جاتی ہے کہ باجرہ بو ہی نہیں پاتے ان کا بیج رفا کا رفا رہ جاتا ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بیج بو بھی دیتے ہیں اور بارش ہوتی بھی نہیں ہے
جی یہ تو آپ نے صح بولا ہے پچھلے ٹائم ہمارے یہاں بھی ایسا ہوا تھا سبھی کی فصل خراب ہو گئی تھی بارش کی وجہ سے اور زیادہ تر یہی ہوتا ہے پت نہیں کیا خدا کی مرضی ہے جب بارش مانگو تو بارش ہوتی نہیں ہے لیکن جب بارش اب نہ ہو تو پکی فصل پہ بھی بارش ہو جاتی ہے جس سے کسانوں کاب کسانوں کا تو بہت زیادہ ہی نقصان ہو جاتا ہے بچارے کہیں کے نہیں رہتے کوئی کرضہ لے کر کھیتی کرتا ہے کوئی ہزار مجبوریوں سے آ کے کھیتی کرتا ہے لیکن سب برباد ہو جاتا ہے
کیا کرا ہے خدا سب کو ایسے کر پر خدا کے سامنے ہو کچھ خدا جو کرے گا وہ صحیح کرے گا خدا کی عبادت نہیں کرتے ہیں سب خدا کے بندے ہیں کیا کریں پر خدا بھی اسی طرح رحم برساتا ہے خدا انہیں کی پریشا جات پدے جو خدا کے ساتھ نیکی سے رہتے ہیں سب کے ساتھ نیکی سے رہتے ہیں
رما ویسے بھی ہم منلا کے بندے ہیں کیا ہی کر سکتے ہیں سور کے علاوہ ہم کر بھی کیا سکتے ہیں
پتا ہے پچھلی بار تو ایسا ہوا تھا کہ سب نے اپنے باجروں کو بو دیا تھا اور بارش اتنی بنکر ہوئی اتنی زیادہ ہوئی کہ کسی کی فصل اگی ہی نہیں تب تو ہمیں بھی ایسا لگ رہا تھا کہ باجرے سے زیادہ ہم دھان بو دیتے تو دھان تو بھی ہو جاتا لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ دھان کو دیتے ہیں اور بارش بالکل بھی نہیں ہوتی تو دھان کی فصل کو تو پانی چاہیے ہوتا ہے اور دھان کی وزن خراب ہو جاتی ہے اگر پانی نہیں ہوتا تو پھر ایسا ہو جاتا ہے کریں بھی تو کیا کریں پتا نہیں اللہ کتنی اور پریشائں لے گا آپ اپنی نیکی کرنے والے بندوں کی
ارے یہ ہے نا کہ ایک اریے کے اوپر یہ ڈسائڈ ہوتا ہے نا کہ اس اریے پہ بس یہ فصل ہو سکتی ہے
جی ابھی بارش کہاں اس طریقے سے ہو رہی ہے پچھلیے سال ہمارے گاؤں میں ایک جنے نے ہی دھان بوئے تھے اس ایک جنے کے دھان کے بونے کی وجہ سے اس نے اس کے دھان صحیح سے ہو گئے اور باقی کے جو بارش ہوئی تھی اس کی وجہ سے سب نے باجرا بویا تھا باجرا خراب ہو گیا وس اس ایک کے دھان بہت اچھے ہوئے تھے تب سب کو لگ رہا تھا اس سے اچھا تو ہم دھان بو لیتے تو زیادہ اچھا ہوتا
بس صحیح ہے آپ کے ابھی پتا پچھلے ٹائم جب سرسوں کی کھیتی پکی تھی نا تو اس ٹائم پہ بارش اور ہولے آ گئے جس سے کئی لوگوں کی تو فصل پورے طریقے سے برباد ہو گئی جب جب لوگ مطلب فصل کو لینے کے لیے جاتے تھے تبھی بارش ہو جاتی تھی اس لیے وہ نا اپنی سرسوں نکلوا ہی نہیں پا رہے تھے ساری فصل برباد تو گئی اوپر سے مہنگائی اتنی ہے اور جب کسان کے لیے بات آتی ہے تو سب کچھ سستا ہو جاتا ہے بچارا کسان سب سے پریشان ہے اگر وہ منڈی میں بیچنے کے لیے جائے تو اس کو بھاؤ سب سے کم ملتا ہے اور جب وہ خریدنے کے لیے جائے تو اس کو بھاؤ سر سے اوپر ملتا ہے بچارہ کرے تو کیا کرے اس کے پاس میں اور بھی آپشن نہیں ہوتے نا وہ صرف اور صرف اپنی کھیتی کے اوپر ڈیپینڈ رہتا ہے اور کھیتی ہوتی بھی ایسی ہے یا تو اس کے اوپر پوری طرح ڈیپینڈ رہو یا پھر اس سے مطلب بالکل ہی دور رہو کیوں کہ کھیتی تبھی ہو پاتی ہے جب بہت محنت کر سکتے ہیں ہم بہت زیادہ اس پ نظر رکھتے ہیں کیونکہ بولتے ہیں نا ایک پودے کو بڑا کرنے میں بچے کی طرح اس کو سیننچا جاتا ہے بچے کی طرح اس کا رکھ رکھواؤ ہوتا ہے تب پوری فصل تیار ہو پاتی ہے
جی بالکل یہی کرنا پڑتا ہے پر کیا کرے خدا جو کرتا ہے وہی کرتا ہے ہم تو خدا کے اوپر ہی ہے خدا جو کرے گا صحیح کرے گا یہی سوچ لیتے کسان کرے بھی تو کیا کرے کسان کی کھیتی پہ تو کبھی وہ لپٹ جائیں تو اس کی پوری سال کی محنت ختم ہو جاتی ہے پس جی سے آپ بتائیں آپ کس چیز کی تعلیم لے رہی ہیں
جی ہم میڈیکل فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں ویسے ایک بات اور آپ کو پت ہے لوگ نا ایسے آرٹیفیشل جو چیزیں ہوتی ہیں ان کا ان کا یوز کرتے ہیں زیادہ دوائی وغیرہ کھلاتی تو اس سے کیا ہوتا ہے گائے وغیرہ ہے نا ان کی نسل خراب ہوتی جاتی ہے پھر ان کی پیداوار کم ہو جاتی ہے مطلب وہ پریگنٹ نہیں ہو پاتی آپ سمجھ رہی ہوں گی نا اور پھر لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان کو ایسے ہی چھوڑتے دیتے ہیں یا پھر کچھ لوگ ان کا دودھ نکالتے ان کو چھوڑ دیتے ہیں ان کی لاپرواہی کی وجہ سے کسانوں کے کھیتوں میں اؤ مطلب گائے وغیرہ ہے وہ بھٹ جاتی ہے اس کی وجہ سے پوری کھیتی برباد ہو جاتی ہے لیکن لوگ لوگوں کی غلطی ہے اس میں اللہ کیا کرے مطلب ان کی خود کی غلطی ہے وہ خود لاپرواہی دکھاتے ہیں پھر اسی کا نتیجہ بھگتتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کے ان کے ساتھ بنا کسی غلطی کے نتیجے بھگتنا پڑتا ہے
جی بالکل اللہ تو سب کو کرموں کا پھل دیتا ہی ہے اللہ نہیں دے گا تو کون دے گا خیر ویسے آپ کی تعلیم میڈیکل لائن میں جانے کی ہو رہی ہے تو اللہ کرے آپ کی میڈیکل لائن میں جانے کے لیے آپ کو جو کالج ملے وہ آپ کی فاابوں والی جگہ مل جائے جہاں سے آپ کرنا چاہتی ہیں وہاں مل جائے ہمب تو اللہ سے
جی بہت بہت شکریہ آپ کا محترمہ آپ ہمارے لیے اللہ تعالی سے دعا کری اللہ تعالی اپ کو بھی نیکیت سے نوازیں اپ کو بھی ہمیشہ خوش رکھے اللہ تعالی اپ کو بھی اونچی اونچائیوں پر پہنچائیں
جی ہاں میں بھی ہے ہم تو سرکاری دفتر کی تیاری کر رہے ہیں خدا ہمیں بھی وہاں پہنچا دے ہم تو اللہ پر رکے ہوئے ہیں پڑھائی کرتے ہیں اپنی کچھ ہم تھوڑے سے طبیعت خراب رہتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی دقت ہوتی رہتی ہے
کوئی بات نہیں کیفیت کو قائم رکھیں اللہ تعالی کو ضرور آپ کے مقام پر پہنچائے گا بس آپ اپنی کرم کریں اچھے سے پڑھیں اور طبیعت کا بھی خیال رکھیں کیوںک کہ جب طبیعت ہی صحیح نہیں ہے تو پھر آپ سرکاری دفتر کا کیا کرو گی سب کچھ طبیعتھا لگ تا جب ہم سوستھ ہوتے ہیں اچھے ہوتے ہیں
جی بالکل اور بتائیں آپ آپ کہ ابو کیا کرتے ہیں
جی ہمارے ابو کسان ہیں ہم تبھی تو ہمیں کسانوں کے دکھ درد کا پتا ہے اچھے سے ہمارے ابو بھی بڑے دکھی ہوتے جب ان کی فصل بےیکار ہو جاتی ہے بیچارے اتنی محنت سے سب کچھ کرتے ہیں اتنا کچھ سنبھالتے ہیں محنت کرتے ہیں پھر بعد بارش کی وجہ سے کبھی کسی وجہ سے ساری فصل برباد ہو جاتی ہے
جی ہمارے تو ابو بجنس مین ہیں بجنس کرتے ہیں ہمارے ابو کا تو کھیتوں کا بھی کام تھا لیکن ابھی کھیت تو ایسے ہی ویج پر دے کر کے کا بزس کا کام کرتے ہیں ویسے آپ کے ا وہ امی کے ساتھ ہی رہتی ہیں آپ
جی ہم ان کے ساتھ ہی رہتے ہیں اللہ تعالی اپ کے ابو پر اپ پر نیکیت برسائے اپ کو اپ کے مقام تک پہنچائیں ہم تو بولتے ہیں اپ پہ اور اپ کے ابو پہ اللہ تعالی کی ایسی مہرو کہ اپ کو چاہیےوں کو پہنچے اونچائیوں کو چھولے
جی ہم بھی جی ہم بھی خدا سے یہی دعا کرتے ہیں ہم ہماری بھی خدا سے یہی یاد کہ خدا آپ کو آپ کے مستقبل کو وہاں پہنچائے اس میڈیکل کالج میں جانے دے جہاں پہ آپ چاہتے جہاں آپ کے خواب ہیں اللہ آپ کے ابو پر ہی ایسی رحمت برسائے رکھے تاکہ آپ کی کسان والے کھیتی بگڑے نہیں آپ کے ابو امی جان پر دوں پر اپنی رحمت برسائے
جی بہت بہت شکریہ آپ کا مہت ترمہ اپ نے ہمارے لیے اللہ تعالی سے دعا کی اپ کو بھی اللہ تعالی ہمیشہ خوش رکھے اور بتائیں اپ نے کھانا کھایا
جی ابھی نہیں کھایا ابھی ہمارے چھوٹی اھی فری ہوں گی تب ان کے ساتھ کھائیں گے ابھی تھوڑی سی ہمیں بھوک بھی نہیں تھی ہم نے لسی پی لی تھی اور بتائیں آپ کو رس کیسی لگتی پیا
جی ہمیں لسی بےحد اچھی لگتی ہے اور وہ شریر کے لیے بھی اچھی رہتی ہے کیونکہ دہی کھانا اچھا ہوتا ہے آپ کو تو پتا ہی ہے نا اس میں لیکٹک ایسڈ بیکٹیریا ہوتے ہیں اس میں
جی جی بالکل آپ کے تو بولنے سے بھی آپ کی پڑھائی جھلک رہی تھی آپ کتنی انٹیلیجنٹ ہے ہمیں دکھائی دے رہا ہے لیپٹک ایسڈ آپ بتا رہی ہیں ہمیں تو پتا ہی نہیں تھا کہ دی میں لیپٹک ایسڈ ہوتا ہے ہم تو بولی گئے تھے ک ھ گ س ہوتے ہیں بیکٹیریا ہوتے ہیں
جی اور بتائیں اس کو ویسے ل ویس لس بولتے ہیں لیکن نارمالیکٹرک بول دی کیا
جی جی ہمیں جانکاری ہے آپ نے خوب بتایا ویسے آپ لگ رہا ہے آپ اپنی تعلیم میں بہت اچھے طریقے سے گزری پڑی ہیں
جی بس اللہ تعالی کی مہر ہے اور کیا ہی ہو سکتے ہیں اب جو کرم ہے وہ کل نہیں پڑھیں گے جیسا اللہ تعالی چاہیں گے وہ ویسے ہی سامنے راستے دکھائیں گے بس ہم تو اللہ کے ساتھ
جی بالکل آپ اللہ کے بندے ہیں ہم میں دیک دکھائی دے رہا ہے ہم سمجھ رہے ہیں کہ کیا پلے بن خدا آپ خدا آ پ ر احمد پرس ہے آپ کو جو چاہے وہ آپ خدا آ کر پوری پوری کائنات کی رحمت بسائے خدا آپ کی رحمت دے خدا آپ کے خاندان پر رحمت بر جائے آ آپ آپ کے ابو امی پر رحمت بچ جائے کو
آپ کا بہت بہت شکریہ میں اپنا بے حد قیمتی ہماری باتیں سننے کو ہمیں موقع دیا ہمیں سمجھنے کا آپ نے موقع دیا مطلب ایسے آپ نے ہم سے بات کر ہمارے دل کو بہت س کچھ پہنچایا آپ کا بہت بہت دھنیہ واد ہم آپ ہمیشہ ایسے کسان مند کیا ہے نا ہم سے کوئی بات نہیں کرتا تو آپ نے سے باتیں کی
جی آپ کو بھی بہت بہت شکریہ آپ نے قیمتی وقت دیا آپ نے جو قیمتی وقت دیا اس کے لیے شکریہ ہم آپ کو دعاؤں میں یاد رکھیں گے آپ کو ا اب کے ساتھ میں
اچھا لگ اللہ تعی آپ پر مہر بناائے رکھا کیا آپ کو آپ
آپ آپ پیر اور آپ کی امی جان پر آپ کے ابو جان پر خدار احمد برسائے رکھ